بڑی آواز آ رہی ہے پنکھا ونکھا چل رہا کیا تمہارے سائڈ
ا آواز آ رہی
ہاں آ رہی ہے تمہاری آواز اور کیا ہو رہا ہے
گڈے بنا رہے ہیں اسس وہاں دیکھ کے کل بھی ہو رہی تھی آفس میں تو نہیں پتا چلتا تھا ا ا ا
آج میرا ایگزام تھا تو وہی صبح صبح اٹھ کے گئے تھے ساڑھے آٹھ بجے کا ایگزام تھا نا ساڑھے سات بجے آ کے نکلے تھے پھر وہاں گئے اپنے جام دیا واپس آ گئے اب بھائی نے بتنا کہیں گھومنے جا رہے ہیں کسی کے ساتھ تو ان نے کہا ہم بھی چلیں گے قری کبھی سامان لے کر آ رہے ہیں تب چلنا اب پت نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا لینا تھا ٹھیک نہیں آئے گا لینے ہاں کہ تو رہ کہ ہاں اب اپنا سامان لے کے آ جائے تب
آفس نہیں جانا ہے کیا چھٹی کر لیے گے آفس میں اچ اچ
چھٹی نہیں کی اگرپ ہم سارے چھٹی نہیں کی ہے ابھی اگر جانا ہو تو جائیں گے نہیں جانا ہوگا تب جاؤ پھر جائیں گے چلے جائیں گے گھومنے تو پھر نہیں کریں گے چھٹی تو کر لیں گے چھٹی مطلب
سر کچھ کہیں گے نہیں چھٹی کریں گے
کریں گے ایگزام تھا پریکٹیکل بھی تھا نہ پریکٹیکل اپنا کر رہے تھے تو اسی میں لیٹ ہو گیا ہمیں
ختم ہوئے کیاگ بچے ایگزام
ابھی ہیں ابھی تو یہ تٹیکرا ایگزام ہی تھا ا چار ایگزام اور بچے میرے
ہاں اچھا آخری سیمیسٹر ب چ ہےنا ہے تو
ہاں لاسٹ سمیسٹر ہے اب منڈے کو بھی جانا ہے ٹیوزڈے کو بھی جانا ہے پھر اس کے بعد لاسٹ میں جانا ہے
کہ صحیح ابھی مطلب چار پانچ اور ایگزام بچے ہیں پ خت ہو جائیں گے لاسٹ سمسٹر ہے پھر اس کے بعد ایگزام نہیں ہوا کوئی نا
تو میرا گریجویشن کمپلیٹ ہو جائے گا نا ا دیکھا جائے تو گریجویشن بھی کار ہی کیا پیسہ برباد والا س
ہاں کلین بیکا آار گت میں یا تو نام تو ہو گیا نا ہم سے تو کوئی ہاں ہم سے تو کوئی پوچھتا ہے تو کہتے کمپلیٹ ہو گیا میرا کسی کیا بتا دورا ہے کہ کمپلیٹ ہے
ہاں یہ بھی ہے
گڈے میرے ب اج کل جا ہو مطل نانا تونے برتن نہیں دولنا ت
ارے دولو آپ سے بیٹھی ہوئی ہے نہیں پہلے بسن کے ہٹائے پھر سے اپنا گڈا بنائے پہلے بھی بیٹھ گئے گڈا بنانے کے لیے ت
ا م دھول تبن میں
اچھا
اور بتاؤ کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بالکنی میں بس کھڑے ہیں ہاں کڑ کر لے آئے تھے وہی چاول رکھا تھا سوچا بھج کے کھائیں گے لیکن ایک میرا بڑا بھیا ہے نا مکڑ وہ آدھا کھا گیا آدھا بچا تو وہ گرمایا دوسرا بھائی کھا گیا مجبوری میں دو روٹی کھانی پڑی میرے کو
لو ب صی گھر میں بھی کہیں ن ہم چاول نہیں کاتے چاول نہیں بنتا روٹی بنتا ہے آئ بھابھی نکال کے لے گئی بھبھی بھی نکال کے گ چاول نکال کے لے گئی پھر وہ آئیں گے آدمی نکال کے لے کے چلے گئے
نہیں غصہ آتا ہے جب رکھا ہو تو ہے تب نہیں کھاتے جب کوئی کھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تب یاد آتا ہے کہو ہم کھا لیز وہ چیز دانت تو ایسے دکھاتے جیسے بہت بڑا ہیرو والا کام کر لیا
ک سو دیکھا تھا کہیسا تھا ب دکھا ہے تھا
ہاں ٹھیک تھا اچھا تھا ارے کپڑے و اتنے ہو گئے ہم من ہی نہیں کرتا کوئی کپڑا خئی دو اسکاف نہیں ایک بھی اسکاف نہیں میرے پ ہم سافھی
اور ہاں آن لائن مل رہا ہے وجیسے اپ سستے میں تین منگا لو چار منگوا لو وہا کا ہو تو آڈر کر دیں
ہاںیر بڈے آئے گ پیرا کوئی گفٹ کروائے گ نہیں تو پھر آگ
وہی ہم سدرے اسکاف ہی منگا لے کوئی منگا رہا ہے کیا اسکاف
پتا نہیں نا سکھا تھا کہ لا د
ن کر پہ نام نہ لی ا دیکھو ہم آڈر کر لے پہ کا جم منگوائ تو تین ہےار اسی میں یں ڈارک کلر لیں گے ایک ب پنک براؤن یا پھر ہ
اچا لگا کیا آئی تھی
ہاں وہی والا ہونا وہ تو اورنگ کو ل کا سستا ملتا ہے ج ہم نے منگایا ہے
ہاں وہ اچھا بھی لگ رہا تھا پہننے میں لگتا بھی کہ نیا ہے اس
ہ وہی والا منگائیں گے م لے میں نے دیکھا ہوتا ہے ڈارک کلر ول مگ آالیں ابوالا جو نہیںیا ای ایم آئی والا یہ امائی والال آڈر کریں گے تین پیمنٹ
اچھا میں نے ک نا وہ سی میشو ایپ د ڈیلیٹ کر دیا پیمنٹ کے بار میسج آتا کال آتا ابھی بھی ج کال آتا ہے ہم نے بلاک م ڈالا ہےا تو میںسے جااتا بلاک والے کا
ویسے ڈالتے یے جی
میسج نہیں مطلب جیسے کہ ہاں وہ میسج گھر سے آتا رہتا ہے اور کال آتی رہتی ہے تو ہم نے بلاک کر دیا سارے نمبر تو اسی نمبر سے کال کرتا ہے تو بلاک والا میسج آتا ہے کہ اس نے آپ کو کال کرنے کی کوشش کی تھی
ہمم اچھا ہاں بھائی پوج رہی آج تو وہ حساب ہوا کہ نہیں گڈے کا سولہ ہی سو یے نا بابی اپنی را س د جو پھر سے کیا ت مجھے بتاؤ دے دیں گے جوڑا ہوگا صحیح جوڑا ہوگا ہم پوج نا ہلو
ہمم تو حساب ہو گ کیا تمہارا
ہاں وہاں کا ملیا بج کہ یہاں سے
اچھا اچھا یہ پتا اوپر جا کے دیکھا تھا مرچی کا پیڑ ہوگ رہا ہے
نکل رہا ہے کیا
بہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا مرچی نہیں نکلی ابھی لیکن اس کا پیڑ بڑا ہو رہا ہے وہ بڑا ہو جائے گا تب وہ بھی دو تین سے نکلے ہیں خر مھے کبھی
خربو جا ہوا کتا والا وہا ہم نے دیکا ہی نہیں اس کو دوبارہ ل چھوٹے چھوٹے ساتھ دیکا تھا
زیادہ بڑا تھوڑی ہے چوٹا ہی چھٹا ہے وہ ابھی بھی پتا نہیں خربوجہ ہے کہ تربوج ہے وہ خربوزہ تو نہیں لگ رہا ہے میر
بیڑا خر گ جے گا کاائے گا پان کھا بھی ن کاٹ کے تو بڑ میٹھا میٹھا تھا ہاں جی کھا گئی
تو کیسا تھا ٹیسٹ بڑھیا تھا کیا
دونوں کھا گے تینوں کان گ کہ دوو
تین میں گ ہم کوتا ہم کو تو ہم کو تو دکھا تھوڑا ہی سا
ایک گ گھر والا جو لڑکا ہے نا وہ بڑا ہو رہا ہے
گیا بڑھ رہا ہے بھی دیکھے کب تک بتا ہے ا ا ا ایک چھوڑی نے دو کاٹ تین س آ نے تو دہ د کھیتے
ہاں یہ د دنیا کا پیڑ پورا جل رہا ہے تم لو
پودین ہاں پودینہ توڑ کے لی آ ہاں کڑی ہ پ جھاڑ لو جھاڑ کے لیا جب ت
ہوں پورا جل گیا ہے آدھا تو جل ہی گیا ہے سمجھ
گرمیت نہیں س ہمار ج ج
ہم بھوی سکا رہا کہ بےیکار ہو
یہ چٹنی بھی منا توڑ رہی ہو گا توڑ ل توڑ کے نہیں آی ارے پتنیاں سب توڑو ڈنڈی نہ دنڈی نہیں توڑتے پتی پی توڑ تھ پھر اگ جاتا ہے
ہ ہوں وہ بہ پھر پت توڑ لے رہا رججا سے نکل گیا
ہوں جی
اچ
گانے کی تیاری ہو رہی ہے گا
ابھی توم چتی پر ہے بھائییا ہے تب جا کر بٹوٹا پہن لیں گے نہیں آ گا تو ہم پھر جائیں گے نہ ہم معاس بڑکے
ارے ک شا جائے ٹراک کو گ ل گے اور چپڑ تھھپڑ بھی تیانا کچھ کہیں نہیں ہوگا چچی بھی لگی ہووںگی پا بعد میں بس کہیں گی جرور کسی کچھ کہنے نا د گ اس کو ضرور کہیں گے
ابھی ہاں ہے روز دن ہاں رات میں اس نے کہا کہ ج یہاں اپنے بھائی کال لگا دیکھنے جاہائے گا کہ نہیں گھومنے کے لیے تو ہم نے کال لگایا تو ساحب جی بھائی نے بٹھایا تھا کال یار
ہاں بولاوے
است نے کال اٹھا لیا تو ہم نے اسے بولا بھائی کو تو فون تو کریکن کیا ہوانے گا بس بات کرے گی وہ تو پہلے نہیں پھر بع میں ڈ تھا تو اسپیکر آن تھا اس نے بات ہی نہیں کیا دادا کہ چلو ٹھیک ہے اگر باہر ہے تو کوئی بات نہیں گھر آنا تو بات تو پھر گھر آیا تھا تبھی وہ بات کریب پوچ رہ تھے کہ اسپیکر بتا کیا کر رہے ہاں تو بھی بھائی سے کہ تھا کہ اسپیکر اپ ہوا کر تو بول دیا کرو کہ بع میں بات کریں گے روری نہیں کہ تمہیں جاننا ہی جاننا ہے
ہم بہت چالو ہے چالو چن د اپنے آپ کو پتہ نہیں ب اپنے آپ کو ل ہیرو ہیرو ہی سمجھتے ہیں پے پت نہیں کہ س
وہ ب ایسے گھومنے کے لیے کال کری نہ کہ انا زیادہ کچھ یہ سب سوچا ہوگا ہم ہی نہیں بلکہ کہدا کی بات کر لو پوچھ لو جائے گا کہ نہیں
اا برتن اوپر کون کھرا خھا کر رہا ہے
ہے اور رکھنے کے لیے کچھ
ب تال بری سکیا م کر سکیا
د سارا بتی ن رت نہیں
بڑی بڑی پ مہین میںہین پتی ہے وہ مت توڑ توڑنا جو بڑی بڑی پتی ہے وہ توڑ لینا
م سو دوڑ لین جو ہات میں آرام تھا تھا
کہ ڈنٹل م توڑنا ڈنٹل رہنے
وہ کبھی کچھ کھنا جڑ سے ہاتھ میں ہی آ جا رہی ہ بھیچ رہے تو
ہ سر کو ب ہٹا دیا تھا کیا کہ آدمی ہے ہم
اب بھی نہیں بتایا کیا پتا س وہ نہ جائے تو
ا ان کو پتہ ایگزام تھا تمہارا آج
ہاں ہم نے شیڈیول تو بھیج دیا تھا ہم نے ان سے کہا نہیں تھا
اچ اچھا لسٹ ہی پوری سینڈ کر دی ٹھیک ہے ا ا ہ
ہاں وہ بول تو لسٹ سینڈ کرو کیونک اس دن جب ایگزام تھا انہ نے بتایا نہیں تھا ان کو ہم نے لیکن بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ٹینٹی نائن کا میرا ایگزام رہے گا پھر وہ دن پوچ رہے تھے تو ہم نے بولا کہ ایگزام تھا ہم جلدی بھی چلے گئے تھے نا ایگزام خ
سینڈ کیا ہے تو ان کو پ ہاں ان کو ان کو پتا ہے کیا یہ کون کون سا جام ہے
آم شیڈیول بھی بھیجا تھا اور لسٹ بھی بھیج دیی تھی ڈیٹ بھی بھیج دیا تھا کہ اس اس ڈیٹ کو یہ ایگزام ہے ٹھیک ہے بائے کرنا کال تو دوبارہ کر لینا